وعلیکم وعلیکم السلام بھائی جان ارے جو بھی بھائی جان سن رہے ہیں نا پلیز- اپروپ میں مار دیجیے بھآئی جن میری ماں کا آپریشن کرانا ہے بھائی جن جی بھائی جان اور بتائیں بھائی جان سب خیریت جی بھائی جان سب خیریت آپ اپنا بتائیں بھائی جان کھانا وانا کھا لیے بھائی جان جی بھائی جان ہم تو کھا لے آپ جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے اچھا کیا کیا کھایا بھائی جان خانے میں بھائی جان- یہی کھائے ہیں دال بھات آلو کا سبزی پاپڑ تلوڑی آلو بھجیا- کریلا بھجیا بیگن یہی سب کھائے ہیں آپ بتائیں بھآئی جان آپ- کیا کر ہے بھائی جان ہم دال بھات کریلے کا بھڑوا کھائے ہیں بھائی جان- واہ بھائی جان آپ تو بڑا لذیذ کھانا کھاتے ہیں- جی بھائی جان ہم لذیذ کھانا پسند ہی کرتے ہیں- ماشاء اللہ بھآئی جان کیا بات ہے بھائی جان جی بھائی جان- اور بتایں نا بھائی جان- آپ کو کھانا وانا بنائےگے آج تو- جی بھائی جان ہم کو تو کھانا وانا آ جاتا ہے بنانے ویسے آپ کو آ جاتا ہے- جی بھائی جان ہم کو بھی آ جاتا ہے ایسے کھانے میں کیا کیا بنا لیتے- جی بھآئی جان- بھائی جان بنا لیتے ہیں دال چاول آلو بھنڈی کریلے کے سبزی- سبزی دال بھات روٹی چاول اور کیا بولتے- چکن مٹن انڈا بریانی چکن بریانی سور کا میٹ- سب بنا لیتے ہیں بھائی جان- واہ بھائی جان آپ تو بڑا لذیذ کھانا بنا لیتے جی بھائی جان ہم سب لذیذ- جی جی بنا لیتے ہیں آپ کیسے کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان-
بھائی جان ہم بھی بناتے ہیں آلو کا سبزی اور- سبزی بھروا آلو کا بھجیا اور کیا بولتا ہے نا بھائی جان- چکن مٹن آلو مٹن ہانڈی مٹن بریانی کسی کا میٹ- مرغا کا میٹ ہے کیا بولتا ہےنا بھائی جان وہ بہت لذیذ- لذیز چیز بنا لیتا ہوں بھائی جان- واہ بھائی جان آپ بڑا لذیذ لذیذ چیز بنا لیتے ہیں جی بھائی جان- اچھا لگتا بھائی جان کھانے- جی بھائی جان ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے- سب سے لذیذ کھانے میں کون سا لگتا ہے بھائی جان بھائی جان میرے کو تو- تو یہی لگتا ہے- آلو آلو کا سب- نہیں- نہیں آلو کا بھجیا دال اور بھات اور- کیا بولتے ہیں نا بھائی جان اس میں ایگو اچار مل جائے نا تو بڑا لذیذ لگتا ہے ماشاء اللہ بھائی جان کیا کہے آپ کو-
کتنا لذیذ لگتا ہے اور بتائے بھائی جان آپ کو سب سے کھانے میں لذیذ کھانا کون سا لگتا بھائی جان میرے کو بھی لگتا ہے یہی- پاپڑ پولوڑھی سلات آلو، آلو کا سبزی آم مل جاتا ہے دال بھات یہی بہت لذیذ لگتا ہے بجن ماسالا بجن-
ہم کو بھی یہی سب لک لگتا ہے اچھا لگتا ہے نا بھ جان- جی-جی بھائی جان, اور بتائے نا بھائی جان- ا س کہیں گھومنے وومنے کا سوچے کیا- جی بھائی جناام تو سوچ رہے ہیں کہیں گھومنے وومنے جاننے کا
چلیے گا ماشاء اللہ بھائی جان سمے ملے گا ضرور ہم چلیں گے اچا کہاں جا رہے ہیں بھائی جان بھائی جان یہی جا رہے پنجاب گھومنے چلیے گا نہیں بولے بھائی جان سمے میں گا تو ہم ضرور چلیں گے
جی بھائی ج سمے ملے گا نا سب وہ پائیے گا ٹھیک ہے بھائی جی جی بھائی جان ضرور ہم آپ کو آپ کو ضرور لے کر جائیں گے بھائی جان دوسرے کسی کو لے جائیں یا پھر نہ جائیں لیکن آپ کو لے کر جائیں ب- جی بھائی ج آپ کو لے کر جائیں گے ہم پکا بات ہے اور بت نا بھائی جانا آپ کو کھیل میں کون کون سا کھیل اچھا لگتا ہے بھائی میرے کو تو ز اچھا لگتا ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی بال لیڈی چکا آئس پائس دلہ پات یہی سب اچھا لگتا ہے واہ بھائی جان ماشاء اللہ آپ کو کیا اتنا اچھا اچھا چیزیں پسند ہے بھائی جان جی بھائی جان ہم کو اچھی چیزیں پسند ہی ہے اور بتائے نا آپ کو کیا کھیل میں کون کون سا کھیل پسند ہے ب میرے کو پسند ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ ولیی بل لیرو چکا کرکٹ فٹ بال اور کیا بولتے آئس یہی سب پسند ہے وہ آ ہی ج نا تو بڑا اچھا اچھا کھیل پسند کرتے ہیں جی بھائی ن اچھا اچھا کھیل پسند کرتا ہے اس اچھا اچھال کھیلتے ہیں نا تو یہ من ان لگ رہا لگتا ہے بھائی جن جی بھائی جان تو بات ہے ایک ہزار گناصاہی بولے ہیں بھائی جان جی بھائی جان صحی بات بول رہے بائی یہ بات ہے بھائی جان و اور بتیں نا بھائی جان کہیں گھومنے وومنے چلیے گا
جی بھائی جان ضرور ہم سمے ملے گا تو ضرور ہم چلیں گے بھائی جان آپ آپ کے ساتھ اسا کہاں جا رہے ہے بھائی جان بھائی جان یہی جا رہے ہیں کولکاتہ حیدرآباد پنجاب راجستھان
اور دللی یہی سب جگہ جا رہے ہیں چلیے گ نا جی بھائی جان ضرور سب ملے گا تو نہیں بلا رور ہم چلیں گے سمے ملے گا تو ہم ضرور چ اور بتانا بھائی جان آپ کو کہیں جانے کا سپنا اپنا ہے کہ نہیں جی بھائییا میرا بھی ہے کولکاتہ حیدرآباد اور یہ کیا بولتا ہیں ن سب سے پہلے تو کیدار ناتھ ہم کو جانے کا ہے
یہی جگہ جانے کا اچھا لگتا ہے بھیا واہ بائی جین ماشاء اللہ بائی جین آپ کو یہی سب جگہ اچھا لگتا ہے جی بھ جان جسے آپ کو کیدار ناتھ چٹلیے گا بھائی جان جی بھائی جان ضرور کبھی سمے ملے گا نا بھائی ان تو ہم ضرور چلیں گے ہ جی بھائی ان ضرور چلیے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ چلے گا نا بھجن بہت اچھا لگے گا بھن ایک بار گھوم لیجے گ نا کیدار ناتھ ہمارے ساتھ تو کیا بول بہت اچھا لگتا ہے م دن جی جی بھائی جان نہیں بائی جائ اور بتیںا بھائی جان کھانے میں آپ کو کون سا کھانا پسند ہے بھائی جان بھائی جان پسند ہیں ہاں دال بھات آلو کا بھجیا بھنڈی کا بھجیا کریلے کی بھجیا اور یہی سب پسند ہے اور بتیںا بھائی جانا آپ کو کھیل میں سب سے اچھا کھیل کون سا لگتا ہے بھجن میرو تو لگتا ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی بال لڈو چکا آس پائس یہی سب لگتا ہے بھائی جن و بھائی ہے نا تو ہما اچھا اچھا پٹ کنا پسند کرتے ہیں
جی بھائی ج ن بڑا اچھا اچھا کھیلے پسند کرتے ہیں کھیلنے اسے آپ جی بھائی جان ہم بھی یہی سب پسند کرتے ہیں کھیلنا نہیں بھائی جان جی بھائی جان
اور بتائیں نا بھائی جان آپ کا کوئی دوست وست ہے کہ نہیں بھائی جان جی بھائی جان ہاں ہے نا میرا دوست بہت پرانا دوست ہے بھائی جان کہ بولے اس سے بات کی ہوئے بہتے دن ہو گیا بھائی جین
کتنا سمے ہو گیا بھائی جان بھائی جان یہی ہو گیا دو تین سال تین سال ہو گیا بھائی جان و دو تین سال ہو گئے جی بھائی جان دو تین سال ہو گئے ویسے آپ کو بھائی جان میرے کو تو پانچ سال ہو گئے بھائی واہ بھائی ج پانچ سالوں کا اس سے دوستی رکھے ہوئے کتنے سال ہو گئے بھائی بھائی یہ پندرہ سال سے تھا ان سے دوستی ان بھائی جن سے لیکن اب وہ بھائی جان پتا نہیں کہاں گئے کہاں نہیں گئے بھولیے گئے ہم لوگوں کو مان لیجیے بھ و بائی جین بھول گ جی بھائی اور بت نا بھائی جان کیا بولتے ہیں آپ کو سب سے اچھا کھیل میں کون سا کھیل رکھتا ہے بھائی جان میرے کو تو لگتا ہے بھائی نی آئی کرکٹ لگتا ہے بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان واہ بھائی جان سب سے اچھا کرکٹ ہی لگتا ہے جی بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے کیا بتائے آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے دن بھر ا کھیلتے رہتے ہیں کرکٹ جی بھائی جان تب تو اچھا ہے جی جی بھائی جان واہ ماشاء اللہ بھ جان کیا بات ہے اور بتائ نا بھ جان آپ کی امی ابو جن سب کر رہی ہوتے ہیں جی بھائی جان ہمارے تو ہم بک جان سب سب کہریا تو اور بتائے بھائی جان آپ کو کہیں گھومنے وومنے جانے کا سپنا اپنا ہے کہ نہیں جی بھائی جان ہمارا تو سپنا ہے پتا ہے کہاں پہ بھائی جان ہ دارے ن جین خ
اور بتائیں نا بھائی جان مطلب آپ کے ابو جان کیا کرتے ہیں بھائی جان گائجن مریے ابو جن تو ایک ات کنچرا بھیتے مائی جان ارے بھائی جان آپ کے ابو جان یہ کام کرتے ہیں کیا ہوگا بھائی جان سڑم والا بات تھ کاا ہوائی ج گ نہیں بھائی جان ایسے میں نے بول دیا اتنا چھوٹا کام کون کرتا ہے بھائی جان آج کے زمانے میں
آج کے زمانے میں کون کرتا ہے
نہیں بھائی جان
جی جی بھائی یعنی تو بات ہے آج کے زمانے میں فون کرتا ہے نا بھائی جی اور بتائے نا بھائی جان مطلب آپ کو سب سے کیا بولتے ہیں امی جن سے لگاؤ رہتا ت، آ بو جائس بائی ج
بھائی ج ہم بتیں تو ہمارا سب سے لگا ہو رہتا ہے امی جان سے لیکن اب ابو جان زیادہ مانتے ہیں بھ جان
یہ تو بات ہے بھن مان کے
نہیں جی جی بھائی جان ابو جان پ کچھ بھی بولتے ہیں نا تو وہ خرید دیتے ہیں لیکن امی جان امی جان بھی خھڑی دیتی ہے لیکن ابھی ن دکھاتے نہیں ہے بھائی جن امی جان بھی کافی نہیں جی ری تو بات ہے نہیں بھائی جان جی جی جی بھائی جان ضرور
اور بت ہے نا بھ ج آپ کو کھیل میں سب سے اچھا سب سے اچھا کھیل کون سا لگتا ہے بھیا بھائی جان میرا کت لگتا ہے یہ ہکی سب تو اس چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان کبھی اور بات کریں گے آپ سے اپنے امی ابو جان کو میے طرف سے اللہ حافظ بول دیجے بھائی خدا حافظ خود حافظ بنیں